ہیلو ہیلو ہیلو ہیلو
ہلو سلملمان سلمان بھائی جان
اچھا ابھی السلام علیکم سلیم میاں السلام اللام علیکم
عام رحمت اللہ سلمان بھائی کیسے ہیں سب خریت آپ
الحمد للہ سب ٹھیک ہے آپ سنائیے گھر میں سب کیسے ہیں
الحمد للہ سب ہم سب اچھے ہیں امی ابو بھی ٹھیک ہے آپ کے یہاں سب کیسے ہیں
یہاں بھی سب ٹھیک ہے آج صبح کھیت کی طرف گیا تھا بارش اس کے بعد ہریالی دیکھ کر دل خوش ہو گیا
ہاں بالکل صحیح کہا ہے آپ نے ہریالی دیکھ کر انسان کو سکون ملتا ہے ویسے آج کل ہمارے گاؤں میں بھی کافی لوگ پودے لگانے کی
یہی تو میں بھی سوچ رہا تھا اگر ہر گھر ایک ایک پیڑ لگائے تو کچھ سالوں میں پورا علاقہ ہرا بھرا ہو جائے گا
جی ہاں جی ہاں اسلام میں بھی پیڑ لگانا بہت نیک کام مانا گیا ہے اگر کوئی انسان پیڑ لگائے اور اسر فائدہ اٹھائے تو اس کا دباب ملتا رہتا ہے
بالکل بالکل اس لیے ہمیں صرف باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ خود شروعات کرنی چاہیے
ہ آپ نے صحی کہا میں سوچ رہا تھا کہ کہ اس جمے کے بعد مسجد کے باہر لوگوں سے بات کیا جائے کہ سب مل کر پودا روپن کریں
بہت اچھا خیال ہے اگر امام صاحب بھی اس بارے میں دو باتیں کہہ دے تو لوگ اور بھی اتساہ سے جڑیں گے
صحی بات ہے لوگ جب دن اور سماج دونوں کی بھلائی سمجھیں گے تو ضرور آ گے آئیے گے
میں چاہتا ہوں کہ صرف پودے لگا کر چھوڑ نہ دیں بلکہ ان کی دیکھ بھال میں دار بھی اٹھا بانٹ لیں
بالکل بالکل کئی جگہ لوگ فوٹو کھنچوا کر پودے لگا دیتے ہیں لیکن بعد میں پانی تک نہیں دیتے ایسا نہیں ہونا چاہیے
جی ہاں جی ہاں میرا سجاؤ ہے کہ ہر محلے کے پانچ دس نوجوان مل کر ایک ٹیم بنائے
آ بتا آئیے جلیل میں آئےنے آئیے اچھا رہے گا ہر ٹیم اپنے علاقے کے پودوں کی دیکھ بھال کرے گی آئیے نا خالی ہے بیٹھا
اور بچوں کو ساتھ جوڑنا چاہیے جب بچپوں سے ہی پیڑوں کی اہمیت سمجھ آئے گی تو وہ گھوڑے ہو کر بھی پریاورن کا خیال رکھیں گے
اچ صح کہا اسکول میں بھی اس وشے پر کاریہ کررم ہونا چاہیے
ہوں صرف پیڑ ہی نہیں صاف صفائی پر بھی دھیان دینا ضروری ہے جہاں گندگی ہوگی وہاں بیماری بھی بڑھے گا
جی ہاں ہمارے سماج میں صفائی کی عادت اور مضبوط ہونی چاہیے اسلام بھی پاک کی جگہ پر بہت زور دیتا ہے
ہوں میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ کوڑا سڑک کنارے پھینک دیتے ہیں اگر ہر کوئی اپنی ذمہ داری نبھائے تو گاؤں بہت سندر دکھے گا
جی بالکل اگر ہم اپنے بچوں کو بھی یہی سکھائے کہ کوڑا ادھر ادھر نہ پھینکنا ہے تو دھیرے دھیرے پوری سوچ بدل جائے گی
ہوں سماج کا سدھار چھوٹی چھوٹی عادتوں سے ہی شروع ہوتا ہے
صیح کہا اپ نے ایک نیک کام دوسرے نیک کام کی راہ کھول دیتا ہے
میں سوچ رہا ہوں کہ اگلے مہینے برسات رہتے ہوئے آم نیم پیپل اور جامن کے پودے لگایا جائے
بہت بڑھیا ہلدار اور چھیا ہزار دونوں طرف کے پڑ ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلوں کو بھی فائدہ ملے
اور ہر پودے پر اس کا نام اور لگانے والے ویکتی کا نام بھی لکھ دیں تاکہ لوگ ذمہ داری محسوس کرے
ب یہ طریقہ بہت اچھا رہے گا لوگ اپنے پودوں کا خاص دھیان رکھیں گے
اچھا سلیم میاں ایک اور بات سوچ رہا تھا کہ سماج کے سدھار کے لیے صرف پودے لگانا کافی نہیں ہے
جی جی بالکل اس پر بھی آرام سے بات کرتے ہیں
ہاں
ہاں جی سلمان بھائی میں بھی یہی کہنا چاہتا تھا کہ سماج کا سدار صرف پیڑ لگانے سے نہیں ہوگا بلکہ لوگوں کی سوچ میں بھی بدلنی ہوگی
بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اگر دل اور سوچ اچھی ہوگی تو ہر کام اپنے آپ اچھا ہوگا
آج کل سب سے ضروری ہے ضرورت ہے کہ لوگ ایک دوسرے کا احترام کریں چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراضگی اور جھگڑے بڑھ جاتے ہیں
ہاں ہمیں آپس میں محبت اور بھائی چارہ بڑھانا چاہیے اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اسے پیار سے سمجھانا چاہیے
ہمارے گاؤں کے نوجوان اگر مل کر ہر مہینے ایک ساماجک کام کرے تو بہت فرق پڑے گا
بالکل بالکل کبھی پودااروپن کبھی صاف صفائی ابھیان کبھی غریب پریوار کی مدد کبھی اسکول کے بچوں کو کتاب دینا
اور بزرگوں کی خدمت بھی کرنی چاہیے ان کے تجربے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے
جی ہاں آج کل کئی نوجوان اپنے بزرگوں کے ساتھ کام بیٹھتے ہیں جبکہ ان کی نصیحت زندگی میں بہت کام آتی ہے
ایک اور بات ہے ہمیں پانی کی بھی حفاظت کرنی چاہیے پودے تبھی اچھے سے بڑھیں گے جب پانی کی قدر ہوگی
صحیح کہا آپ نے بارش کا پانی جمع کرنے کی عادت بھی ڈالنی چاہیے اس سے کھیتوں اور پودوں دونوں کی فائدہ ہوگی
ہمارے کھیتوں کے کنارے بھی پیڑ لگائے جا سکتے ہیں اس سے مٹی کا کٹاؤ کم ہوگا اور گرمی بھی کم لگے گی
اور پکشیوں کو بھی رہنے کی جگہ ملے گی جب پیڑ بڑھیں گے تو چڑیا کے ك آواز سے پورا ماحول اچھا ہو جائے گا
الحمدلہ اللہ کی بنائی ہوئی ہر نعمت کی حفاظت کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے
بالکل بالکل ہم اگر دھرتی کا خیال رکھیں گے تو آنے والی نسل بھی ہمیں دعا دیں گی
میں سوچ رہا ہوں کہ محللے کے بچے بچوں کو بیچ ایک چھوٹا سا کار کررم رکھا جائے جو بچہ سب سے اچھے سے اپنے پودے کا دھ بھال کرے اسے انعام دیا
مسالہ یہ بہت اچھا خیال ہے اس سے بچے بھی ذمہ داری آئے گی
اور ہر جمے کے بعد پانچ دس منٹ سماج کی بھلائی کے کاموں پر بھی بات چیت ہو جائے تو لوگ جاگروک ہوں گے
جی ہاں ساتھ ہی لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہیے کہ پینڑ صرف آج کے لیے نہیں بلکہ کئی پیڑھیوں کے لیے ہوتے ہیں
بالکل ایک نیم یا آم کا پیڑ کئی سالوں تک لوگوں کو فائدہ دیتا ہے ہاں
اور ہمیں یہ بھی دھیان رکھنا چاہیے کہ لگائے ہوئے پودے پودوں کے چاروں طرف سرکشا کے لیے جالی یا بانس لگا دیں تاکہ کہ جانور انہیں نقصان نہ پہنچائے
صی کہا کئی بار تو پودے اس لیے سوکھ جاتے ہیں کیونکہ ان کی دیکھ بھال ٹھیک سے نہیں ہوتی ہے
ہوں سماج کی بھلائی میں ہر کسی کا حصہ ہونا چاہیے جیسے بچے نوجوان بزرگ سب کا
انشاء اللہ اگر س مل کر کام کریں گے تو ہمارا گاؤں صاف ہرا بھرا اور مثال بننے والا ہے گاؤںوں
امین پاچا سلیم میاں اب میں آپ سے یہ بات کرنا چاہتا تھا کہ اس پورے ابھیان میں گاؤں کے لوگوں کو ایک ساتھ کیسے جوڑا جائے
جی سلمان بھائی یہی سب سے اہم بات ہے آئیے اسی پر آگے بستار سے بات کرتے ہیں جی سلمان بھائیے جیسے سب سے پہلے ہمیں خود مثال بننا ہوگا جب لوگ دیکھیں کہ ہم نیا نت روپ سے پودوں کی دیکھ بھال کر رہے ہیں تب یہ بھی پریرت ہوں گے
بالکل بالکل صرف ایک دن کا کاریہ کررم نہیں ہونا چاہیے ہر ہفتے تھوڑا تھوڑا سمے نکال کر پودوں کو دیکھنا پانی دینا اور ان کی حالت جاننا بھی ضروری ہے
میں سوچ رہا ہوں کہ ہر رووار صبح کچھ نوجوان مل کر پورے گاؤں ایک چکر لگائے جہاں پودے سکھ رہے ہوں وہاں ترنت ان کی دیکھ بھال کر ل
یہ بہت اچھا رہے گا ساتھ ہی اگر کسی کو نئے پودے چاہیے ہوں تو مل کر ان کی ویوستھا بھی کر سکتے ہیں
جی ہاں پنچایت اور ون وباگ سے بھی پودے مل سکتے ہیں اگر صحیح طریقے سے بات کی جائے تو اچھی مدد ہو جائے گی
صحی کہا آپ نے سماج کی بھلائی کے کام میں سب کا س
اور جو لوگ کھیتی کرتے ہیں انہیں بھی سمجھانا چاہیے گ کھیتوں کی میڑ پر پیڑ لگانے سے بوشیہ میں فائدہ ہی ہوگا
بالکل اسے چھایا ملے گی مٹی سرکچھت رہے گی اور واتاورن بھی اچھا رہے گا
ایک اور بات ہمیں بچوں کو موبائل سے تھوڑا سمے نکال کر پرکرتی کے بیچ میں لے جانا چاہیے
صی کہا جب بچے خود پودا لگائیں گے اور اسے بڑا ہوتے دیکھیں گے تب انہیں اس سے اپناپن محسوس ہوگا
میں تو چاہتا ہوں کہ ہر عید یا کسی خوشی کے موقع پر ایک پودا ضرور لگایا جائے
ماسال ال یہ بہت اچھی پرمپرا بن سکتی ہے خوشی کے ساتھ نیک کام بھی ہو جائے گا
اور اگر کسی کے یہاں بچہ پیدا ہو شادی ہو یا کوئی اور خوشی کا موقع ہو تب بھی لوگ پودے لگائے ہیں
اس سے ہر خوشی کی یاد ایک پیڑ کے روپ میں ہمیشہ رہے گی کیوں
سماج کے سدھار میں ایک اور ضروری بات ہے ایک دوسرے کی مدد کرنا
جی ہاں اگر کسی غریب پریوار کو ضرورت ہو تو لوگ مل کر اس کی مدد کریں کسی بچے کی پڑھائی رک رہی ہو تو اسے آگے بڑھائیں
بالکل علم حاصل کرنا بھی بہت ضروری ہے پڑھا لکھا سماج ہی صحیح فیصلے لے سکتا ہے
ہوں اور ہمیں نوجوانوں کو نشے جھگڑے اور بیکار کی عادتوں سے دور رکھنے کی نصیحت بھی کرنی چاہیے
صحیح کہا اگر نوجوان اچھے راستے پر رہیں گے تو پورا سماج مضبوط ہوگا
مجھے خوشی ہے کہ آپ آج ہم نے پودا روپن کے ساتھ ساتھ سماج کی بھلائی کی بھی اتنی اچھی باتیں کہ
الحمد للہ باتیں تبھی کام کی ہوگی جب ہم ان پر عمل بھی کریں گے
انشاء اللہ اگلے جمعے کے بعد ہم محلے کے لوگ